ہلو
جی السلام علیکم آئی جان
وعلیکم السلام بھائی جان وعلیکم السلام
جی بی بھائی جی بڑھیا بڑھیا آپ بتاؤ ہوں
جی بیٹھے ہیں بھائی جان بس کیا کریں اور تو بتائیے بھائی جان آپ ہاں جی
ر وغیرہ بار میں بات کرنے
جی جی بالکل بھائی جان کیونکہ دیکھیے کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو اس سمے کے ساتھ چلیں گے تو اچھا رہے گا تو دیکھیے بھائی جان آواز آ رہی ہے میری ٹھیک ہے تو شروع کریں
بالکل بالکل
دیکھیے آج ہم ایک ایسی چیز پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے بنا آج کی انسانی زندگی کی رف سارا دوری ہے بلکہ یوں کہیں کہ سفل ہو جائے گی ہم بات کر رہے ہیں جی بالکل بات کر رہے ہیں کیونکہ کمپوٹر کی عارف جویا جب ہم کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں تو مجھے ا اردو کا ایک لفظ یاد آتا ہے مرتب مرتب کیونکہ دیکھیے آج کی تاریخ میں ا انسانی تہذیب میں کمپیوٹر کا مرتبہ اور اس کی افادیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ یہ محض ایک مشین نہیں بلکہ ہماری عقل کا ایک توازن بن چکا ہے
بالکل بالکل ماتی سے حال مطلب اب تک یعنی ورتمان میں دیکھا گیا ہے اتحس سے لے کے ابھی تک تین سے سات منٹ کے لیے جو مطلب ہم بات کریں اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ افادیت لفظ نے جو بات میں بجن لا دیا ہے لیکن ذرا سوچے ایک دور تھا جب انسان اپنی اگولیوں کے پر حساب لگاتا تھا پھر آیامار یافیاتی دور یعنی کل کیلکولیٹر ایرا پھر اس کے بعد کمپیوٹر کی شروعات تو میں ایک بڑی شماریت تم چین کے طور پر ہوئی تھی لیکن جو آج ہم ہماری ذہنیت کا حصہ میں دیکھتے ہیں
جی بالکل بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے بالکل جسے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں اسے اردو میں جیسے کہ مصنوعی جذہانت کہا جاتا ہے کہاں وہ دور تھا جب ایک کمپیوٹر جی ج کہاں وہ اور تھا جب ایک کمپیوٹر پورے کمرے کے برابر ہوتا تھا اور آج یہ ہماری ہتھیلیوں میں سمٹ آیا ہے کیونکہ دیکھیے آج کمپیوٹر میں آج کمپیوٹر نے انسان کے وقت اور توانائی کی جو بچت کی ہے اس کی مثال مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے ا چاہے وہ دفتروں کا
بہبود کے لیے کرتے ہیں یا تباہی کے لیے الماہ ایک دیکھیے الما اقبال کا ایک ا مصرا یہاں موزو بیٹھا ہے
ا جی جی یہ علم سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ہے اور مطلب کمپیوٹر بھی جو ہمارے عمل کی کا یہ جو آئناہ ہے مستقبل کی راہ اور اقدامات پر بات کرے تو یہی ہے کہ اس نے جو خوبصورت مڑ دیا ہے اپنے بات کو یعنی کول ملا کر کہ کہی جائے تو کمپیوٹر ہماری زندگی کا لازمی بن چکا ہے آنے والے وقت میں جو قوم تکنیک اور کمپیوٹر کے تمال سے پیچھے رہ جائے گی وہ تاریخ کے پنوں میں گم ہو جائے گی
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا بالکل م انہیں کا ہے جو کمپیوٹر کی زبان سمجھتے ہیں چاہے وہ کوڈنگ ہو روبوٹکس ہو یا کوانٹم کمیوٹنگ ہمیں اپنی آنے والی نس ووں کو اس ڈیجیٹ چلو انقلاب کے لیے پوری طرح تیار کرنا ہوگا تاکہ وہ دنیا کے شانہ بہ شان
مطلب آجے تھ مطلب بات میں مطلب یہی ہے کہ کمپیوٹر کو اپنی زندگی پر ہاوے نہ ہونے دینا اور بلکہ اسے اپنی ترقی کا ذریعہ بنائے رکھنا صحیح رہے گا اور اپنی انسانیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے مسینی دور کا لطف اٹھانا چاہیے
جی جی دیکھیے ایسے ہی اور کمپیوٹر کا ویسے تو بہت ہی میتھ تو ہے ہماری زندگی میں ہ کیونکہ دیکو آنے والے سمے میں بھی کمپیوٹر بہت اپیگی ہونے والے ا کیک آج کی ڈیٹ میں اتنا اپیوگی ہے تو آگے آنے والے سمے میں تو ہو نہیں ہی والا ہے تو آپ کچھ جیسے کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو جیسے کمپیوٹر کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
کمپیوٹر کا استعمال صحیح طریقے اور مطلب صحیح راہ میں کرنا چاہیے اور مطلب آپ کو مطلب یہی ہے کہ کمپیوٹر ایک داست پسند آئی ہے اور اس کی کچھ فائدے تو کچھ نقصان بھی ہو سکتے ہیں اور تب مطلب پہلے کیا تھا کہ کمپیوٹر نہیں تھا تو کئی کار مطلب کافی سمے میں ہو پاتے تھے کئی اور اب دیکھتے ہیں کہ بہت جلدی جلدی ہونے لگے ہیں
جی جی بالکل دیکھیے آج کے یگ میں کمپیوٹر لوگوں کے پیچھے چھوڑ رہا ہے یہ بات صحیح ہے آپ اس بات سے سہمت ہیں
بالکل بالکل آج کے جگ میں واستب میں کم رکھ پ ہو رہا ہے
جی بالکل جیس دیکھ لیجے گڑنایں پہلے جیسے لوگ کرتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن کمپیوٹر میں گڑناائیں ترنت ہو جاتی ہیں ادھر آپ ب دوائی ادھر گڑنا ہو جاتی ہے تو یہ کتنا فاسٹ کا جلدی کار کرتا
ایک طرف سے اگر اسے کچا ڈاٹا دیتے ہیں تو وہ پورا بنا کر بھی پتا نہیں ہے
جی جی بالکل جی تو دیکھیے آج کی محفل کو ہم یہیں پر جیسے ختم کرتے میں امید ہے کہ اپ کو ان لفظوں کے ساتھ کمپیوٹر کی داستان پسند ائی ہوگی
جی جی بالکل بالکل
بالکل تو دیکھیے اب اس تب سرے ہمیں ضرور سانا سانھا کیجیے گا جیسے پھر دیکھیے آپ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ہفتے نئے موضوع اور نئی گفتگو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ جی اپنا خیال رکھیے گا اور جیسے
جی بھائی س تو یہی ہے کہ اور کچھ بتانا چاہیں گے کمپیوٹر کے بارے میں کہ آج کل جو بچے ہیں اس میں ویڈیو گیمس کھیلتے ہیں پڑھنے کے علاوہ تو کیا کرنا چاہیے ویسے ہمیں
دیکھیے کمپیوٹر کا ہی تو استعمال دونوں ہی ہیں یا تو آپ کو اگر اس کا صحیح استعمال کرو گے تو وہ آپ کو آگے لے جائے گا اگر آپ اس کا غلط استعمال کرو گے تو وہ آپ کو بگاڑ بھی سکتا ہے جیسے ج کہ آج کل بچے ہیں وہ ج گیمس وغیرہ کھیلتے ہیں وہ کام کی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں وہ جیسے گیم میں لگی رہتے ہیں چوبیسوں گھنٹے تو یہ اس کا درپیوگ ہے سدرپیوگ نہیں ہے تو میں اس کا
جی جی بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا ہاں جی آپ سے بات کر کے بہت واب میں اچھا لگا
جی جی بالکل ہمیں بھی آپ سے بات کر کے ہ بہت اچھا لگا جی
جید حافظ